ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم اور خیریت سے ہیں اپ کیسے ہیں
ٹھیک
جی جی الحمد للہ بہت اچھے ہیں اور بتائیے آپ
بس یہ کھانا کھا لیا
جی جی ہو گیا الحمد للہ اللہ کا شکر تھا کھانا کھا لیا اور آپ لوگوں کا ہو گیا آپ کے گھر پہ امجان اباجان سب اچھے ہیں
بس بڑھیا کیا کر رہے ہو آج کل
کچھ نہیں بس وہی عام سی زندگی ہے عام طریقے سے بیت رہی ہے
گرمی کیسے ہے موسم کیسا ہے
ہاں موسم بہت گرم بہت گرمی ہے بٹ کوئی بات نہیں تھوڑا پانی بھی آج کل نہیں آ رہا ہے بارش والا کی رحمت گرے تو تھوڑا زندگی میں آرام ہو تھوڑی گرمی تھا ہمیں بٹ ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے
آج کل گرمی بہت زیادہ ہے صبح سے ہی دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے کہ
کہی بہت زیادہ ہے ابھی جولائی کا مہینہ آ گیا ہے لیکن گرمی میں کوئی بھی کمی نہیں ہو رہی ہے
بالکل صحیح ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زمین اور ہوا دونوں گرمی دیتے ہیں
واقعی ایک عجیب سی امس والی گرمی ہوتی ہے نا ویسی گرمی پڑ رہی ہے ابھی تو ایسا لگ رہا ہے اگست کے مہینے میں بھی صرف گرمی ہی رہے گی
بالکل صحیح کہ گرمی کے موسم گرمی کا موسم سال کا اہم موسم میں سے ایک ہے اس موسم میں دن لمبے اور رات ہی چھوٹی ہوتے ہیں
ہاں ہاں یہ سارا موسم ایسے ہی پتہ نہیں کیوں نہیں کیوں چل رہا ہے اس باری
ہاں اس بار تھوڑا س زیادہ سے زیادہ ہی گرمی ہے
ہاں اس پر ہی تو واقعی کچھ زیادہ ہی گرمی ہے
ہاں گرمی کے موسم کا اثر صرف انسانوں پر ہی نہیں پڑ گی جانوروں پرندوں
جی واقعی اب وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی جان ہے اب انسان ہوں پرندے ہوں کچھ بھی ہوں تکلیف تو ہر انسان نے برابر ہی محسوس کرنی ہے جس چیز میں جان ہے اسے تو تک تکلیف محسوس ہونی ہے
بالکل صحیح کہا اس موسم میں پانی یہ اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں
پڑ جاتی ہے واقعی حا کہنے کہنے کے لیے تو اللہ کی دیا ہر ایک ہر ایک نعمت برابر ہی ضروری ہے برابر ہی ہر چیز کے فائدے ہیں اینڈ کسی چیز کی کمی ہونے سے برابر کے نقصان بھی ہیں بٹ ابھی پتہ نہیں پرانے ٹائم میں آپ دیکھیے گا یہ جو موسم ہوتا ہے اور یہ گرمیاں سردی برسات ہر چیز اتنے ایک یو نو طریقے طریقے سے آتے تھے اور ابھی پتہ نہیں کس طریقے کا دور چل رہا ہے ہمارا معاشرہ کس طریقے سے چینج ہو رہا ہے یہ ویدر ان سب ساری چیزیں کہ کچھ ایک رہ ہی نہیں گیا ہے کہ اتنے سے اتنا ہی یہ چلنا ہے ایسا موسم نہیں کبھی یوں ایسے پل پل میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں
بالکل صحیح کہا ہر مخلوق کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی
جی جی بہت مختلف ہو گیا ہے سب کچھ
اس لیے ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے اگر ہم پانی وہ بھی
واقعی دراصل بہت صحیح بولا آپ نے کہ ہمیں جی بالکل صحیح بولا ہر چیز کی ہر ایک ذریعہ کا ویلیو کرنا چاہیے جی جی جی
ایا اگر ہم سوچ سمجھ کر پانی کا استعمال کریں گے تو آنے والے وقت میں پانی کی کمی کا کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا آج کل ہم دیکھ لیے
ہے آپ نے
آج کم کل ہم دیکھ رہے ہیں ہم پانی کی فضول خرچے ایسے ہی کرتے ہیں جہاں پر پانی اتنا ضرورت بھی نہیں ہوتا ہے
جی جی جی جی جی جی جی ضائع کرتے ہیں ہم چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے بے شک جو بھی ہمیں ذریعہ ملے ہیں اللہ کی طرف سے جتنا ہم ان چیزوں کو ان چیزوں کی پابندی رکھیں گے ان چیزوں کو ہم صحیح طریقے کیسے یو نو عزت دیں گے نعمت دیں گے اور اگر ہم خیر کے طریقے سے اسے یوز کر رہے ہیں تو کل کے لیے ہمارے لیے وہ ایک اچھی سیونگ ہے کل کے لیے ہمارے ہما نکہ جس ہمارے ایسا ہمارے معاشرے کے لیے بھی اور ہر طریقے کے رزق کے لیے فیکٹریاں جو بھی کچھ ہوتا ہے ہر طریقے سے ہر چیز ہر ایک چیز کے لیے امپورٹنٹ ہے تو ہمیں ان چیزوں کا واقعی پابند بننا چاہیے بالکل صحیح فرمایا
گرمی کے موسم میں لوگ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں
جی جی جی جی جی
زیادہ پانی پیتے ہیں اور دھوپ سے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں
پرندے بھی پانی کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور اب بس دعا ہے اللہ سے کہ اب یہ موسم جلدی سے گرمیوں میں کچھ کمی ا جائے
بالکل صح
تاکہ ہماری خوشیوں میں اضافہ ہو جیسے برسات ہوگی برسات اللہ کی رحمت ہوتی ہے برسات آئے گی تو کسانوں کے لیے بہت راحت ہوگی ہم جیسے لوگوں کے لیے راحت ہوگی لوگوں کے بہت کام ایسے دھندے بند ہیں اور اگر کھیتوں میں پانی نہیں ہو ہوگا تو اس سے بھی دیس میں اور آلریڈی اتنی ساری تکلیفیں چل رہی ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا اور تکلیفیں بڑھیں گی
بالکل صحیح بات ہے لیکن گرمی کے موسم میں پ پھلوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے تربوز خربوز عام اور دوسری رس دار پھل بڑے اہم ہوتے ہیں اس موسم میں
جی جی جی
لیکن شدید گرمی صحت کے لیے نقصان دہ ہو بھی ہو سکتی ہیں
بالکل ویسے آپ کا فیوریٹ ویدر آپ کا جو پسندیدہ اللہ کی طرف سے دیا گیا جو نعمت ہے یہ جو سارے موسم موسم ہے ہمارے آپ کو کون سا پسند کر ہیلو جی آپ سن پا رہے ہیں ہلو ہلو ہیلو ہیلو ہیلو
ہیلو ہیلو ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو آپ سن پا رہے ہیں
آواز آ رہی ہے
چلو ہلو
جی آپ سن پا رہے ہیں
لیکن شدید گرمی صحت کے لیے نقصان دہ بن سکتے ہیں اگر انسان د میں دیر تک رہے اور پانی کم پیئے تو کمزوری چہرے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو ہو سکتی ہیں
وہ صحی بولا بیماریا
اس لیے ڈاکٹرز ہمیشہ مشورے دیتے ہیں کی شدید دوپ میں غیرضروری طور پر پر باہر سے باہر نکلنا پانی اور دوسریے مصروبات کا استعمال زیادہ کیا جائے اور جسم کو پانی کی کمی سے بچایا جائے
جی جی بالکل
گرمی کے موسم کے سالوں کے لیے بھی بہت اہم ہوتے ہیں اس موسم میں کئی فصلیں پکتی ہیں اور ان کی کٹائی ہوتی ہیں اگر پانی کی مناسب فراہمی ہو تو پیداوار بہتر ہوتی ہے
جی جی آپ نے درست فرمایا اور بتائیے کچھ نیا کیا چل رہا ہے آج کل ہیلو آپ سن رہے ہیں
چیر بارا
ہیلو
اسیکر ت بم کسی پی ت چو شک پتا پ تھمت کی ہ یہ تھااتتی ہے کام تو ب ہ میری ہے ا ہمیں ہر ب س بال راجا کے ایک جت سمے جی شکر اداکارنا اور اس کے متعلق اپنی زندگی کو بہتر بنانا
اوکے اللہ حافظ السلام علیکم
آ